السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام وائی جان
وعلیکم السلام اور جناب سب خیریت
جی جی بھائی جان اللہ تعالی کی رحمت ہے سب خیریت ہے
جی جناب جی بالکل بالکل بالکل بالکل جناب اللہ تعالی کی رحمت بری جی جناب جی اور جناب کھانا کھانا کھا لیا آپ نے
جی جی بھائی جان کھانا کھا دیا
جی جناب بڑھیا ہے جناب جی ہم بھی ابھی کھانا کھا کے فری ہوئے ہیں بس تو جناب آج ہم ایک خسائل اے حمیدا یعنی تعمیر ا شخصیت اور اصول ایک کامیابی کا راج اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں جناب
جی جی بالکل بھائی جان فرمائیے
تو جناب آج ہم ایک ایسے بنیادی اذہب اور تقدیر ساز موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو انسان کو عرض اے پری پر بھی پہنچا سکے اور جفال کے اندھیروں میں بھی دھکیل سکے یعنی کسائل ہم امییدہ کی جو افادیت اور اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے جناب
جی جی بالکل بھائی جان یعنی کہ کسی صاحب یہ حکمت کا نیایت مش مولہ ہے کہ خدا میں آپ اپنے اتبار تشکیل دیتے ہیں کہ آخر کار وہی ادار آپ کے مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں ہم اپنے سب اور روز میں جو چھوٹے چھوٹے اف افعالا شہور طور پر سر اند انجام دیتے ہیں وہی ہماری شخصیت کا آئینہ بن جاتے ہیں
جی جناب جی جی یہ بالکل آپ نے واجد بات فرمائی ہے جناب یعنی انسان درشن اپبنی عادتوں کا ہی ایک مجموعہ ہے اگر ہماری قسائل مذہب تو اصول کامیابی نہایت سہل ہو جاتا ہے یعنی اس کے جو برعکس اگر ہم سستی کاہلی اور ٹالم ٹول کے اسثیر ہو چکے ہیں تو تمام طرح صلاحیت اور ذہانت کے باوجود ہم بس ایک پست رہ جائیں گی جناب
جی بالکل یعنی کہ یہ بات واجب ہے کی اچھی آادتیں کوئی فاگیاں موجز نہیں ہوتی بلکہ انہیں پوری شہور اور ریاضت کے ساتھ اپنے وجود میں پ کرنا پڑتا ہے
جی جناب جی جی تو یعنی آج کے جو اسی موقع موضوع کے جو مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل کرنا ا جناب تو یہ عادت کیا ہے اور اس کی جو نشو وون نما کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے جناب اس کے بارے میں کچھنوانا چاہیں گے آپ
جی جی بالکل
تو علی قدر ناظرین ہمارا آج اس نفیس گپت ہو کا لاو یہ ہے کہ ہمارے اوتار ہی ہماری تقدیر کے سھ کاتب ہے آج ہم جن حادسوں سے اب وہ پاری کریں گے کل وہی ہمارے مقدر کا فیصلہ کریں گے
جی جی جی یہ آپ نے بالکل صحی فرمایا جناب تو جناب یہی ہے کہ کہ جب ہم کسی خاص عمل یا پھیل کو تباتر اور مسلسل دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے اپنے لااتصعور میں منتقل کر دیتا ہے سائنسی اضلاع میں کہیں تو دماغ توانائی کی وجد کے لئے اسے آٹومیٹک موڈ پر ڈال دیتا ہے جیسے صبح بیدار ہوتے ہی بسوا کے ا برس کرنا اس کے لیے ہمیں کسی تفر کو کی حجت نہیں ہوتی یہی تو آات ہوتا ہے جناب
جی جی بالکل سوان اللہ کیا بلی تشریف پیش کی ہے آپ نے یعنی کہ یعنی عادتیں ہمارے ذہن کی وہ راہ عمل ہے جو ہمارے روزمرہ کے امور کو نہایت و سلیف بنا دیتے ہیں یعنی کہ وہ سنا ہےر کسائی ا علم کو تعمیر اے حیات کے لیے لازمی ہے
جی جٹی تو میں تو جناب یہی کہوں گا کہ پاسداری ہی وقت میں جہاں اس فانی میں جتنے بھی صف ا اول کے کامیاب انسان گزرے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت پاسداری وقت رہی ہے جو سخص زمانے کی رفتار اور وقت کی قدر و قیمت سے چسم کوسی کرتا ہے وقت اسے معاصرے میں رسوا کر دیتا ہے یعنی ایہل ایک جرف صبید تڑکے بیدار ہونے اور ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر عملی جمع پہنانے کی جو لازمی قرار دیتے ہیں نا وہی تو ہے کہ مطالعہ ایک کتب اور کصب علم
جی جی بالکل بھائی جہ جیسا کہ سہر لوگ جانتے ہیں روزانہ کچھ نیا پڑھنا علم حاصل کرنا ذہن کو کند ہونے سے بچاتا ہے اور تصور کو پروج بس بس ستا ہے بخستا ہے
جی جی جناب بالکل بالکل یع حق و جانے چاہے وہ کسی جتی رسالے کا مطالعہ ہو یا کسی ادیب کی تکلیف یہ عادت انسان کے جو تدبر کو ہمیشہ جلا دیتی ہے یعنی احسان مندی اور مثبت فکر
جی جی بالکل بھائی یعنی کہ آج کا محاشرہ اس مچ میں مطبلہ کی ہے کہ لوگ اس بات کا ماتم کہتے ہیں جو ان کے پاس مفقود ہے یعنی خود ہے اور ان پر توجہ نہیں دیتے جو دست دستیاب ہے
بالکل بالکل جناب بالکل یہ یہی تو انسانی نفس کی سب سے بڑی کاضی ہے یعنی نہت زندگی کو پرسکون بنانے کی بہترین عادت ہے یہ ہے کہ ہر سال یعنی ہر حال میں خالق ایک کائنات کا جو شکر ادا کرنا چاہیے مثبت فکر انسان کے اندر ہی کیبی خود اعتمادی اور دلی ابطتینان پیدا کرتی جناب یعنی نظم اور جب یعنی نوجوان نسل اکثر محرک اور نز جو ضبط کے فرق کو سمجھ ہی نہیں پاتی جناب
جی جی م میں جی ایک آر جی جنکاری ہے جو آپ کو کسی کام کی ابتدا کی طرح مائل کرتی ہے لیکن نظم نجم اور جب تو وہ جاابطہ یہ ہد ہے جو آپ سے وہ کام تب بھی مس مسل مسلسل کرواتا ہے جب آپ کی طبیعت میں ان کی وج یا اکتاٹ ہوتی ہے یعنی کہ انشاسن ہی وہ کلیدی پل ہے جو خوابوں کو حقیقت کا پیر ہن اڑاتا ہے یعنی کہ بری عادتوں کا تدارک اور نیک اوتار کا اختیار
جی جی جناب بالکل بالکل جناب بالکل کیا آپ نے واجد بات فرمائی ہے یعنی سیاح زندگی کے لیے پرانی اور کثب بارتوں کو کھروت کہنا ہوگا اور رفتہ رفتہ نئی رفاقت کو افتکار کرنا رعایت تستجار مرحلہ لگتا ہے یعنی اس کا کوئی شریس طریقہ سادد فرمانا چاہیں گے جناب آپ
جی جی بالکل ہے جان اس کا ایک نیات آج موجودہ آج مدا اور سائنسی ہی ساریخ کار ہے کہ ات یہ کالی یع کہ یہ تو سوئی ایک وقت میں ایک کام اپنے پورے نظام زندگی کو ایک ہی دن میں تبدیل کرنے کی خاص چیالیس سے گریز کریں صرف ایک چھوٹی سی عادت متخم کریں یعنی متا کسی بھی امل کو بنا ناگا کم سے کم تین ہفتوں یا اکیس دنوں تک مسلسل جاری رکھیں تاکہ وہ ذہن میں راسک کو ڈڈ جائے ڈڈ پائائے
جی جی جی جناب جی یعنی بری عادت کا جو متبادل ہونا چاہیے کسی عادت کو صرف ذہن سے محو نہیں کیا جا سکتا اسے کسی بہتر عمل سے منتقل کرنا پڑتا ہے مثلاجب بھی آپ کو فضول کوئی کیا یہاں سوشل میڈیا کی طلب ہو تو فورا کسی علمی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں جناب
جی جی بالکل سبان اللہ ہے یعنی کہ ہولے ہولے اور مستقل مزاجی سے کیے گئے مطلب بدلاؤ ہے کہ آگے چل کر ایک عجیب اخلاق کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں
جی جناب جی جی تو جناب یعنی آج کی جو اس نصیب گفتگو کا جو لوگ لوگ یہ نکلا کی جو ہمارا اتوار ہی ہماری تقدیر کے کال کاتب ہے آج ہم ان تتوں کی جو آب پاریخ کریں گے کل وہی ہمارے مقدر کا فیصلہ کریں گے جناب
جی جی بالکل آج کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریوان گریوان میں جھاگی اور ان مجھے عادتوں کی سناخت کیجیے جو کہ آپ کی پروج میں بیڑیاں بنی ہوئی ہیں انہیں آج ہی بس سد مورشد الودا کہیے اور قسائل حمیدہ کا اس استقبال کیجیے
جی جناب جی جی تو جناب آپ سے بات کر کر میںیں بہت اچھا لگا اور جناب ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ سے ہممی س ایسیی باتیں ہوتی رہیں تو جناب آج کے لیے صرف اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ خدا حافظ
جی جی بھائی جان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خدا حافظ